السلام و علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی اور سب کھیریے تھے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ
جی جی جی جی جی اور آپ سنایا وہاں کہ یہاں پر کیسا موسم ہے اور آج کل سنا ہے آج کل سب جگہ ہی گلوبل وارمنگ بہت بڑھ رہی ہے کیونکہ آج کل اتنا پولوشن ہو چکا ہے اتنا ہی زیادہ کوڑا پھیلاتے ہیں
ہاں میم وہ گلوبل وارمنگ ا سیکٹر ہے مطلب کہ اگر ہم ہم بے وجہ پیڑ کاٹ رہے ہیں مطلب کہ فضول وجہ مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے پیڑوں کی تو ہم کاٹ دیتے ہیں مطلب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انسان کو کیا اثر پڑے گا ہگر انسان کو پت ہوں گے ایک پیڑ کے کتنے فائدے ہیں تو وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ پیڑ کاٹے وہ مطلب کہ پہلے پیڑ کاٹنے سے یہ سوچے گا کہ وہ پہلے دس پیڑ دے پھر وہ پیڑ کاٹے تو لیکن وہ کوئی نہیں سوچتا ہے اور دوسری بات یہ رہی کہ اگر کسی کو گاڑی میں روٹی لانے جاتا ہے ایک کلو میٹر دو کی و میٹر وہ گاڑی لے کے جائیں گےتنا کہ بائی فٹ ا وہ بائی فٹ سفر ر کریں گے تو مطلب فیول بھی بچے گا پولوشن بھی بچے گا اور مطلب خود کا صحت بھی چل کے مطلب یہ ٹھیک ٹھاک رہے گا لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے وہ وہ ج وہ گھر میں دودھ اگر لانا ہوگا دو کلو میٹر دس دس ہی میٹر نہ کیوں نہ جاہائے اسکوٹی بائک گاڑی میں جائے لیکن وہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکل میں تو ایسے لوگ دیکھے نا جو جس جہاں پر خالی جگہ دیکھی
ہاں میم
جہاں پر خالی جگہ دیکھیے وہیں پر یا جیسے خالی جگہ دیکھ لی خالی پلاٹ دیکھ لیا وہیں پر ہی کوڑا ڈالنا شروع کر دیا
ہاں ہاں بالکل یہ جو انڈسٹریز کا وجہ ہے وہ ان میں مطلب زیادہ کیمیکلز یوز کر ہیں پھر وہ وہ جو ڈرینیج ہوتی ہے اس کیمیکل کیا وہ سیدھا مالک ریور ندی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے واٹر باڈیز بھی خراب ہوتی ہے اور انسانوں کا بھی افیکٹ پڑتا ہے اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ڈمپنگ کرے گے وہ زمین میں تو تو مطلب کہہ ایٹ لیسٹ ہسا پرسینٹ میں سے تو ایٹی پرسینٹ مطلب کہ سب کچھ بڑھ جائے گا واٹر باڈیز بینس ان کا بھی اور ائر پولوشن بھی کم ہوگا تو وہ لوگ یہ سب نہیں سوچتے وہ سیدھے ڈرینیج کرتے ہیں ریور میں جو بھی اس سپرنگ ہوگی کوئی چھوٹی سی تو ڈریج کرتے جیسے یہ گھر کا باتھ روم کا یہ جو ڈرینیج ہوتا تو سیدھے جو مین کاروبار ہو اگر آ رہا ہوگا تو سیدھے اس میں ڈالتے ہیں یا رین واٹر اگر آ جائے وہ انسان کنزیوم کرے تو واٹر بھی بچ جاتا ہے ایٹ لیسٹ جب یہ سنا میں نے جب ٹو تھاؤزینڈ ففٹین میں جب آئے گا تو تو لوگ تو ایسے ہیں کہ پانی پینے کے لے ایک واٹر کا بوتل اس ٹائم سو دو سو میں ملے گی لیکن اتنے پانی اویلیبل نہیں ہوگی اس سے وجہ یہی ہے خاص طور پر وجہ ہے گلاب میں افیکٹ وہ پیڑ کاٹنے سے گلیشر بھی پگلنے کو ہے تو پھراٹ واٹر ایسے اویلیبل نہیں ہوگا جیسے کہ آج ہے
بالکل صحیح فنمایا آپ نے اتنی ساری جانکاری آپ نے مجھے دی ہے تو جیسے میں تو بس یہی دیکھ ہاں دیک دیکھیے نا جیسے بڑے بڑے مال آج کل کے لوگوں کو نا جیسے باہر کا جو رہن سہن ہے جو باہر کا جو کلچر ہے وہ اس کو بہت زیادہ اپناایاا رہا ہے جو ہمارا پرانا کلچر تھا جو ہمارا پرانا وہ سب ب جی جی جی جی سب کچھ بھول گئے ہیں پیچھے کر دیا ہے اس کو سب نے آج کل جیسے لوگ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ شاپنگ نہیں کریں گے وہ بڑے بڑے مال میں جا کے شاپ
ہاں ب وہ مہنگا وہ مہنگائی کی اور اور جا رہے ہیں لیکن وہ نہیں سوچتے کہ فیوچر جب آئے گا اس ٹائم کتنی مہنگائی ہوگی اور ہمارے مطلب جو فیوچر کے کیڈس ہوں گے تو ان کو کیا پھر کون سی پرابلم کون سی پریشانی اٹھانی پڑے گی تو ہم سےہ رہے ہیں اس مطلب کہ ایسے ویسے کر کے پیسے لا کے کچھ کر رہے تو خود کی زندگی کا گزارا کر تھ جب ایک دو تین چار سال پانچ سال آ کے جائیں گے ہم تو تو اس ٹائم اور سے پریشانی ہو کی بیٹھ طرح کی سیونگ کرے فضول خرچی نہ کرے ویساب مطلب کہ خرچہ کرے جیسے چاہیے جہاں پہ دس ہوں گے وہاں پہ مطلب کہ آٹھ ہی خرچ دو نہ کہ دس برابر اس میں سے تو دو بجائے
بالکل بالکل آج کل یہ کوئی لوگ نہیں سو تو میں تو یہی دیکھتی ہوں جیسے ہم جہاں پر بچپن میں کھیلتے رہ جاں پر ہم گراؤنڈ میں کھی آج کل وہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ سب کچھ ہٹا انہوں نے وہاں پر ایک مال کھڑا کر دیا یا پھر جہاں پر جنگل ہوا کرتا تھا وہ ہٹا کے بڑے بڑے سوسائٹیا کھڑی کر دی ہے بلڈنگ بنا دی ہے پھر وہاں پر جیسے مطلب پیڑ کاٹتے اپنی سنو تو بناان دی جیسے انہ نے اپنی فیسلٹیز
پیڑ کاٹ کے مطلب کہ بلڈنگ اس کو کھڑا کیا اسٹیڈیم اور ب اسٹیڈیم ہوتا تھا اچھی طرح سے کوئی کھلے میدان میں تو وہاں اور کوئی کھلا میدان ہوتا وہاں پہ اسٹیڈیم نہیں بنتا وہ پریفر کرتے ہیں جہاں پہ مطلب کہ پیڑ ہوں گے پہلے وہی گارڈن کے اسٹیڈیم بنائیں گے وہ نہیں وہ پریفر کرتا کہ اگر کوئی ویرن جگہ ہے اس کو صاف کرے اس کو پھر فل کرے سوائل سے تو پھر کچھ ایسا بن جائے وہ بھی ٹھیک رہے گا پیڑ بھی نہیں کاٹ جائیں گے تو یہ بھی بنے گا اور لوگ بھی مطلب کھیل کود میں رہیں گے وہ بھی ٹھیک رہے گا فون کا یوز یوز آج کل کے لوگ زیادہ زیادہ تر بچے لوگ وہ کھانے تب کھائیں گے جب ان کو فون سامنے رکھیں گے تب وہ کھانا کھاتے ہیں
بالکل بالکل بالکل سارے بچے کا یہی ہے مسئلہ کہ جب تک ان کے آگے فون ہی رکھا جائے
وہ فیملی کا میٹر ہوتا ہے باپ خاص تر ماں کا باپ دن بھر گھر میں نہیں ہوتا وہ مطلب آپ کوئی جاب کر رہا ہوگا کوئی مزدوری کر رہا ہوگا وہ اس کے ساتھ پزے یہ ماںغ کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ پہلے سو کھانے کھلانے کو مطلب کہ جب وہ زندگی میں پہلے سے کھانا مطلب کہ اس کو شرو شروع میں ہوگا کھانا کھانا تو وہ پہلے سے ہی اس کو فون کو دیکھتے یہ کارٹون لگا کے میں نے رکھا ہے آپ کھانا کھو یہ ہے اور وہ اس ٹائم مطلب کہ اسے ایسا پریفر کرے کھانا کھائے کہ مطلب کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے اس کو کھانا کھلانے میں تو وہ بہتر رہ گا اس کو ا فون کا عادت بھی نہیں بڑھ جائے گا پھر وہ جب وہ اسکول سے آتا ہے تو وہ فون لیتا ہے پھر
بالکل صی فرمایا ہے کوئی بچہ ہے ہی جب تک وہ فون نہ دیکھے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا لیکن میرا ماننا یہ نا کہ چلو اپ اگر آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کو ہم آ اسکرین سےم دور نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پورا فیوچر اس اسی کے اوپر ہے فونس کے اوپر جیسے آج کل ا آیا آ گیا ہے آج کل چھوٹے چھوے بچے ہی بہت پیسے کےمانے لگے ہیں جیسے اے آئی کے ای آئی کے تھرو تو میں نہیں کہتی کہ ہاں اگر آپ فون سے
لیکن پہلے ان کو پڑھائی کا دھیان دینا ہے لیکن یہ پت نہیں مطلب یہیا یہ کبھی بھی بند ہوک ہے بند نہ ہو جائے کوئی بھی اپلیکیشن اگر کوئی یوز کرے وہ کبھی بھی بند ہو سکتا لیکن پڑھائی چھوڑنی نہیں چاہیے پڑھائی کبھی بھی کام پہ آ سکتی ہے
صحی فرمایا جو انسان پڑھائی کرے گا جی بالکل بالکل پڑھائی کبھی جایا نہیں جائے گی
نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا کبھی کہیں پہ بھی تو ٹاور واور سب کوچئی نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے سالوں بھر مہینوں بھر تو اس ٹائم کی پھر کیا فون کا فائدہ ہے کچھ نہیں اس ٹائم پڑھائی کام آئے گی جس نے کچھ سکل سیکھا ہوگا وہ کام آئے گا نہ کہ فون جیسے کہ ٹو تھازینڈ فورٹین میں وہ سیلاب آ گیا فلڈ آ گیا تھا سات دن آٹھ دن مہینوں بھر مطلب کہ یہ نیٹ ورک بند رہا اور کوئی اس سے فون پہ کام کر رہا ہوگا اس ٹائم تو کیا پھر فائدہ اس فون کا جب نیٹ ورک ہی نہیں ہو رہی تھی تو اس ٹائم اس کا کام چل رہا تھا جو جس کا کوئی آرٹ ہوگا مطلب کہ فزیکل آرٹ ہو گیا یا کوئی اور کام کر رہا ہوگا تو وہ اچھی طرح سے کمائی کر لیتا اس ٹائم میں نہیں بولتا ہ فون ٹھیک ہے فون اچھی اچھی لیکن یہ انسانوں کو خود سمچنے
جی جی ہمیں ہمیں کیسے ہی یوز کرنا ہے بالکل بالکل اس کا ڈس ایڈوانٹیجز ہے ایڈوانٹیجز ہے فون کی کیا اگر اگر آپ اسے غلط طریقے سے لے جا رہے ہو اپنے فون کو تو یہ آپ کے لیے نقصان داک ہے اگر آپ اسے صحیح رااز سے لے کر جا رہے ہیں آپ اس سے کوئی چیز کوئی سیکھ رہے ہو تو یہ آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے تو یہ اب کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے فون کو تو بس بچوں کو تو یہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس میں دیکھنا کیا ہے اس میں کرنا کیا ہے تو کچھ بچے ہو تو جو گندی سی چیزیں چلائی گئی ہیں ریل چلائی گئی شارٹ چلائے سارے دن بچے وہی دیکھتے رہتے ہیں
ہاں ہ بالکل آج ت زیادہ تر تر لوگ بوجھو پہلے تھا ٹک ٹک تو وہ بند ہو گیا اب انسٹا پہ لوگ بھی پاگل ہے وہ ایسے ویڈیو چ چلاتے ہیں جو چھٹے بچے ہو گئے ان کو بھی پتا چل رہا ہے تھا آ اب کیا کرنا ہوگا کیا نہیں زندگی کیسی ہے کیا نہیں ہے لیکن جب میں چھوٹا تھا توم مجھے لگ بگ ایٹ لسٹس سکسٹین ایئر تک کچھ پتہ نہیں تھا کیسے کیا وہ کیا ہے یہ کیا ہے لیکن آج کے بچوں کو آ کو سب کچھ پت ہے
جی جی جی جی سب کچھ پتا ہے
کا مطلب کچھ نہیں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان پہ دھیان نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر بچے خراب ہو جاتے ہیں ان کا فیوچر کا اثر ہوتا پھر بہت بڑا تو وہ پھر اس میں سے واپس نہیں نکل سکتے اگر ان کو پھر لاکھ کوشش کرے ہم فون سے بچے لیکن وہ نہیں بچ سکتے وہ کچھ بھی کریں گے وہ خود کے فون پرسنل فون لائیں گے تو ہم گھر والوں کے بغیر چلائیں گے
ھمم جی جی صحیح فرما رہے ہیں آ کہ آج کل کے جو بچ چہرا وہ فون دیکھتے رہتے ہیں ریلس دیکھتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اگر ہم ریل سے کرے ہیں تو ہمارے اوپر کتنا اثر پڑے گا بچوں کو تو یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے
ہاں وہی نا بچے کو مزہ ہوتا ہے لیکن اس کو پھر آگے یہ پت چل تھا میں نے زندگی کے ساتھ کیا کیا تھا مجھے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا تو وہ دھیان اس ٹائم اس کو دینا ہے جو ایڈلٹ ہوگا گھر میں اس کو مطلب کہ اس کو اچھ سے ٹریٹ کرنا ہوگا اچھھی سے گائیڈنس کرنی بچ پڑھائی کرو ویسا کرو یہیسے کرو آگ جیسے ڈاکٹر بناو کچھ اور بن یہ ضروری نہیں ہے مطلب کہ یہ بن جائے کہ گورنمنٹ جاب مل جائے آ بھی بزنس سب سے بڑی بات ہے جو بزنس کرے گا وہ بڑا بنندتا ہے آج
ہٹ ج جی جی سر صحیح فرما رہے ہیں بس والدہ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ بچوں کو کیسا دھیان ر
ہاں بالکل بالکل
کس راسہ لے کے جانا چاہیے تو میں تو بس میری تو یہی سوچ ہے جی بالکل ضوری تو کوئی سمج نہیں ہے
بالکل یہ بڑوں کو سوچنا ہے ہمیں کیسے گھر میں چلنا ہے کیس نہیں چل رہ تو مطلب کہ ویسے چلنا ہیں بڑو بڑوں کو خود بڑو کے ساتھ ایسے چلنا ہے کی کہہ چھٹے دیکھنی چاہیے کہ یہ کیسے ٹریڈ کر رہے ہیں ہمیں بھی آگے سے مطلب کہ باہر جائے
کوئی کوئی
مل جائے رشتے دار مل جائے تو ان کے ساتھ وسے بھی ٹریڈ کرنا چائےے جب گھر میں اگر کوئی مطلب ایساسہیو کر لگے بڑو بڑو کیسا خود ہی تو چھوٹے بڑچے پہ کھولتے ہیں ہمیں کیا ہے جب یہ کر رہے ہیں ہمیں کون کر رہے ہمیں کون مارے گا ہمیں کون کچھ کرے گا
جی جی جی صحیح فرمایا امت چلے آپ سے بات کر کے بڑا ہی زیادہ ہمیں خوشی ہوئی اپنے بڑی ساری جانکاری ہمیں حاصل کروائی
چلو میم شکریہ شکریہ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اوکے اللہ حافظ
ہم میں یہ